کیا کہہ رہے ہوپ
کیا کہہ رہے تھے ہم ہاں جہاں پہ ہاں آپ کے فلیٹ سے مطلب یہاں جتنی آبادی آپ نے دیکھی
ہوں
یہ بیس سال پہلے جب ہم لوگ آئے تھے یہاں کچھ نہیں تھا صرف ہمارا گھر تھا
اور
کچھ نہیں مطلب کچھ نہیں تھا
اور جب دیکھو جہاں پہ ہم رہتے تھے نا
ہوں ہوں
ہم آئے ہیں وہاں
ہوں
لانگ بوٹ پتاہ ہے جو نیز تک ہوتے ہے گھٹنوں تک
کیا چیز
لانگ بوٹ نا بوٹ شوز
ہاں ہاں ہاں بوٹ سوز
نیز جو نیز تک ہوتا ہے
ہاں ہاں نیز
ہاں بابا کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ لگا کے چلنا پڑتا تھا مطلب کوئی نہیں رہتا تھا
اچھا وہ ایک دم سیم جو کنڈیشن آپ بتا بتا رہے ہیں
ہوں
وہی کنڈیشن ہمارے یہاں تھی لیکن لن ہمارے یہاں یہ بوٹ وغیرہ تو نہیں سسٹم تھا بٹ ہاں یہ کہتے تھے کہ دن میں گرمیوں کے موسم میں دس بجے سے تین پانچ بجے شام تک دوپہر صبح کے دس سے شام کو پانچ بجے تک یہاں پہ لوگ نہیں دکھتے تھے کہتے تھے نا نہ انسان نہ انسان کے زات
ہوں
ہاں وادی غیرضیزنا جیسے ہوتی ویسے یہ علاقہ تھا لیکن جب ہم لوگ آئے ہمارے سامنے ایک گھر بنا ہوا تھا تو ہم لوگ کا مطلب جو ساجد بھائی گھر دیکھا ہے نا آپ نے ساجد بھائی کے گھر کے پیچھے ایک گھر تھا وہ کرای پہ ہم لوگ رہتے تھے اس میں رینٹ پہ
ہوں
تو وہ گھر جو ہے جنہوں نے بنا کے دے تھے ایک گھر وہ تھا ایک گھر دوسرا وہی سامنے تھا لیکن وہ لوگ ڈر کی وجہ سے رہتے نہیں تھے پھر جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے بھی ہمت کی چھ سات مہینے کے بعد وہ لوگ بھی آ گئے تو سم تھنگ پانچ چھ سال وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں ہم ہی دو لوگ تھے
ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں نا مطلب وہاں بھی کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں بابا نے کہا مطلب اگر تب آپ لوگ ہوتے تو آپ کہتے کہ یہاں مطلب ہم کیا کریں گے یہاں یہاں تو پھر بھی ہے لیکن اس نے کہا وہاں کچھ بھی نہیں وہاں پتا ہے مطلب نٹی پورا کہاں ہے
ہوں کیا چیز
تو نٹی پورہ نا نٹی پورہ جو وہیں پہ جگہ آتی ہے آگے ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ پانی نہانے وہاں جانا پڑتا تھا
لیکن پھر دھیرے دھیرے دھیرے جب ڈیولپ ہوا تو
ہ وہی چیز ہے نا تو ایسے ہی ہم لوگوں کا بھی حالت ہے شروع میں ا امبمی کہتے تھے یہ مطلب بتا رہے ہم لوگ تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے ہم گود میں تھے ممی کہتی تھی کہ صبح سے مطلب ا سمجھو کہ گرمیوں کے ٹائم میں نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک ہمام سوتے نہیں تھے نیند نہیں آتی ا ڈر کی وجہ سے بچے ہمارے ہیں کیونکہ پاپا باہر رہتے تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے کہتی تھی ڈرک ویس ہم کو نیند نہیں آتی تھی رات کو نیند نہیں آتی تھی وہ تو پھر جب دھیرے دھیرے بچے ہمارے بڑے ہوئے پھر ہماری خالہ کی ایک بیٹی تھی وہ رہتی تھیں امی کے ساتھ یہاں پہ
پھر جب وہ سامنے والے پڑوسی آ گئے پھر اس کے بعد اور لوگ دھیرے دھیرے مکانات بنتے گئے یہاں بادی اب اتنی اچھی ہو گئی ایسے لگتا ہے یہاں پہ سب سے اچھا ہے سب سکون ہے یہاں پہ
وہ تو لگتا ہی ہے نا پھر جب ٹائم ہوتا ہے
ہ صحی ہے
پ لجد
یہ لیکن یہاں آپ لوگ لیے ہیں ابھی نیا مکان
ہوں ہوں
یہ جیسے یہاں پہ رہنے میں سٹی والا فیلات میں سٹی والا پھر مطلب جیسے پوش ایر ایریاز کی کالونیز ہوتی ہیں نا بالک بالکل سیف اینڈ سیکیور بالکل کام
ہاں ہاں مئی ت
جیسا لگتا ہے یہاں پہ آفیشیل لوگ رہتے ہیں
لیکن جو مزہ وہاں تھا وہ یہاں نہیں ہے
تو نہیں وہ تو مارکیٹ کے پاس میں جگہ تھی
ہوں
سب چاروں طرف گھر لوگ آنا جانا
نہیں اصل میں پتا کیا ہے مارکیٹ وغیرہ کچھ نہیں کر لیکن جہاں مطلب بہت ٹائم ہوا ہوتا ہے نا
ہاں وہاں تو وہاں کے مقابلے ہاں وہاں تو اچھا لگ لگتا ہے
ہاں اصل میں مسئلہ وہی ہے ورنہ کچھ اور میں
ابھی آپ لوگ ایک سال جہاں یہاں رہیں گے آپ لوگوں کو یہی اچھا لگنے لگے گا
ہاں ہاں وہ
نہیں یہ تو وہاں سے بہت اچھا ہے مطلب گھر بھی بہت اچھا ہے وہاں سے
ہاں
اور مطلب باقی حساب میں بھی اچھا ہے لیکم ہاں بس اپنا ہی دل جو ہے
کیا ہوگا
میں نے کہا اب بس اپنا ہی دل میں جو ہے تو وہی ہے مطلب ہ ہ
جبک اس سے اچھا گھر یہ ہے اس سے زیادہ سکونیا ہے
اس سے اچھا ہے بہت لیکن ا وہاں پت ایک چیز اور تھی وہاں مطلب ہم وہاں ماں کے ساتھ رہتے تھے
ہوں
اور مطلب وہاں وہ ہمی فیلنگ آتی تھی کہ مطلب وہ یہاں بیٹھ تھی ایسے کرتی تھی ویسے کرتی تھی
ہوں
یہاں وہ ویسا کچھ نہیں ہے میں پرسوں سے یہی سوچ رہی ہوں مطلب میرے دماغ میں پرسوں سے یہی بات ہے یہی بات ہے یہی بات ہے اور جب میں زیادہ سے زیادہ زیادہ زیادہ ڈیپ جاتی ہوں اس میں مجھے پتا نہیں کیا ہوتا ہے پھر میں سوچتی ہی نہیں ہوں
ہم تو بہت سارے ٹپ جانے ضرور دیں گے پھر ہر انسان نے مرنا ہے ہر انسان نے دنیا سے جا ہے اور جو بھائی ماں اور بچوں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے یہ نہیں بھولتا وہ کہیں نہ کہیں وہ دل کی کسی نہ کسی پونے موشی زندہ رہتی ہے باقی رہتی ہے
تو یہ تو فیل ہو گیا ہی کہ بھائی وہاں ماں کے سادھ لوگ رہتے تھے آپ کو ان کی ہر جگہ مطلب یہاں بیٹھتی تھی یہاں یہ کام کرتی تھی یہاں یہ چیزیں رکھتی تھی
بہت بہت بہت مطلب مجھے تین دن سے مطلب میرا من کر رہا ہے کہ میں اتنا رو اتنا اتنا اتنا
نہیں سچ میں ایسا ہوتا ہے ہلو
ہاں
نہیں یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے فیل ہوتا ہے انسان کو
بہت مطلب ہمیں دو دو یہ ایک ساتھ ہوئے ایک تو ماں کا اور پھر اوپر سے اپنا گھر چھوڑنا اور جہاں اتنے ٹائم سے رہتے تھے
اچھا یہاں سے آپ کے سارے جو ہے ریلیٹیوز بھی دور رہتے ہیں
بہت نا مطلب وہاں تو سب پاس میں تھے دن میں دو تین بار بڑا چاچو آتا تھا دادی کے پاس اب یہ کہیں نہیں جا پاتی تھی لیکن وہ تو آتا تھا اس کے فس دن میں پانچ بار چھ بار بوا تھی وہاں پہ وات تھی
اب یہاں پہ تو لوگوں کو سوچنا پڑے گا آنے کے لیئے
ہاں وہ تو ہے یا میں تھی وہاں پہ مطلب میں گھر جاتی دن میں دو بار بھی آ سکتی تھی
ہوں ہوں مجھے تو مجھے اور کسی کا نہیں مجھے آپ ہی کے بارے میں سوچ کے وہ تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھے بڑی ہیں آپ تو تھوڑا سا ان کو تو ہیلپ ہو ہی جائے گی کچھ نہیں کریں گے آپ آ کے صرف دیکھ لیں گے کو حوصلہ مل جائے گا
وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں
لیکن اب اتنی دور سے کیسے آنا آنا جانا تو پاسبل ہی نہیں ہے
وہ تو سوچنا ہے پ مجھے کسی کو لانا ہے ہم تو ویسے بھی کہیں نہیں جاتے اکیل
کیا ہوا
میں نے کہا وہ تو کسی کو لانا پڑے گا ہم تو ویسے بھی اکیلے نہیں جاتے ہیں نا
ہاں وہی چیز نا کسی کو بلانا پڑے گا کہ مجھے لے چلو یا مجھے وہاں پہنچا دو اور پھر دانش بھی ڈیلی ڈیلی پہنچائے گا نہیں
وہی تو مطلب دیوی دیوی تو پھر خود بھی ہوتا ہے نا ویسے اگر باہر تک ہی سکھی نکلتی بازات سکھی نکلتی
ہاں
تو نظر وہاں بھی دیتی
چلیے اللہ تعالی سب اسانی کریں گے
ہاں اس میں بھی کچھ ہوگا بہتر اس نے سوچ رہا ہو
ہم تو کہہ رہے ہیں عمران بھائی کی شادی کر دیں گے تو تھوڑی سی گھر میں خوشحالی آ جائے گی
ہاں کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا روکے
آج بابا مجھے بتا رہے تھے کہ عمران بھائی جہاں وہاں پلوامہ مال بھیجتے تھے اس نے پیسے روک لی بیس لاکھ روپئے پھر فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے مال بھی اس نے بند کر دیا
ہ اور کیا کوئی کام نہیں ہے وہاں سے اسے پتاہ نہیں اس کا سمجھ نہیں آیا عمران کا کہنا ہے کہ کچھ نس روپے کا اد در ہوا
مطلب
آپ کس کا کہہ رہے ہو
عمران بھائی کی بات کر رہیں گ ہیں نا
وہی نا جو وہاں پلوامہ میں جس کے ساتھ یہ پارٹنر شپ میں تھے
ہاں ہاں
تو عمران کا کہنا ہے مطلب مجھے یہ مطلب یہ بنانے میں اس نے جو بل بنائی ہے تو وہ وہ بنانے میں دس روپیہ کچھ ادھر ادھر ہوا ہے
ہوں ہ
مطلب دس روپئے شاید وہاں منڈی میں سستا تھا عمران نے دس روپئے زیادہ لکھا ہے اس سے کم وہ بارہ سو کے کچھ کا مسئلہ ہے ایسا ہی بیٹھو تو اسی کا مسئلہ ہے میں سیدھے بات کر سکتا تھا ایسا ایسا ہوا ہے لیکن اس نے وہ وہ عمران کا کہنا ہے کہ لیکن وہ کل ہی گیا تھا منڈی مطلب اس سے ایک دن پہلے ہی خود ہی گیا تھا منڈی نہ کہیں پیسے لے مطلب کیش لے کے
ہوں
مال خریدنے کے لیے مطلب اگر وہ مسئلہ ہوتا پھر وہ کل ہی نہیں جاتا پھر تو اس کے بعد ہی جاتا
ہاں
وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی گیا تھا
اچھا
اور مطلب ان کے ساتھ خالی پارٹنر شپ نہیں تھی ان کی وہ وہ تو ہوم ٹرمس کوئے تھے مطلب وہ وہ ان کے گھر والے آتے تھے ہمارے گھر لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آیا کیا ہوا
ہوں
کا کر کت ب ہےا
دیکھیے اب کیا ہوتا ہے اس میں اس اپنے کام میں نا یہی یہی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے
اچھا میں کرتی ہوں آپ کو واپس کال
ہاں اس کو ہیا جان کو اندر کر دیجیے مطلب سرد لگ ج ہے گی
ہوں
حیا جان کو گھر میں اندر دے دیجے ورنہ سردی لگ جائے گی اس کو
چلو